ہاں
ہیلو
ہلو السلام و علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک اچھے سے
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک
الحمدو لیلۃ کھانا کھایا
ہاں کھانا کھایا آپ نے کھایا
کھایا کیا کر رہے ہو آپ
بس بیٹھی تھی آپ کیا کر رہے ہو
میں بھی بس بیٹھی تھی میں نے آج سوچا کہ آج ایک سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے کیا کانڈنیس یا مہربانی واقعی ایک قوت ہے یا لوگ صحیح کہتے ہیں کہ یہ کمزوری ہوتی ہے
ہاں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
میں نے بولا آج ایک سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے کہ کائنڈنس یعنی مہربانی واقعی ایک قوت ہے یا لوگ صحیح کہتے ہیں کہ یہ کمزوری ہوتی ہے
سوال بہت گہرا ہے دنیا کا اکثر نظام طاقت کو زور سے ٹولتا ہے اور مہربانی کو مجبوری سمجھتا ہے لیکن اصل میں دونوں الگ چیز ہے
مگر دیکھو نا جو انسان سب کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے اکثر لوگ اسی سی کا فائدہ اٹھاتے ہیں
فائدہ اٹھانا لوگوں کی فطرت ہو سکتی ہے لیکن اس سے کائنڈنیس کی قیمت کم نہیں ہو جاتی اگر کوئی تمہاری روشنی میں کتاب پڑھ دے اور پھر تمہارا شکریہ بھی نہ کرے تو کیا سورج چمکنا چھوڑ دیتا ہے
ٹھیک آپ آ نہیں لیکن انسان سورج نہیں ہوتا اس کا دل ہوتا ہے جو ٹوٹ بھی جیادا ہے
بالکل اور اسی لیے کائنڈنیس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی حفاظت کرنا بھول جاؤ مہربانی اور بیوقوفی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے
تو پھر کائنڈنیس کیا ہے
کائنڈنیس وہ قوت ہے جو تمہیں بدلا لینے کا کے بجائے معاف کرنا سکھائے نفرت کے جواب میں عزت دینا سکھائے اور غصے کے وقت اپنی زبان کو روکنا سکھائے
لیکن ہر کسی کو معاف کر دینا بھی تو ٹھیک نہیں
معاف کرنا اور دوبارہ اسی تکلیف میں جانا الگ بات ہے تم کسی کو دل سے معاف کر سکتے ہو لیکن اس سے فاصلہ بھی رکھ سکتے ہو
ہلو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم بہت اچھے بن جاؤ تو لوگ تمہیں کمزور سمجھنے لگ تے ہیں
شاید سمجھتے ہو لیکن دوسروں کی سوچ تمہاری حقیقت نہیں ہوتی
شیر کو کبھی اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے ہر وقت ڈرانا نہیں پڑتا
نہیں روکا مطلب اصلی قوت خاموشی میں بھی ہوتی ہے
ہاں جو انسان غصے میں بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے جو ہر بات پر چیکنے لگے
کبھی کبھی لگتا ہے دنیا صرف سخت لوگوں کی عزت کرتی ہے
ہ دنیا کچھ وقت کے لیے سختی سے ڈر سکتی ہے لیکن ہمیشہ نرمی کو یاد رکھتی ہے سونچو تمہاری زندگی میں کون زیادہ یاد رہتا ہے وہ جو تم پر چلایا تھا یا وہ جس نے تمہارے برے وقت میں تمہارا ساتھ پکڑا تھا
سچ کہوں جس نے سہارا دیا تھا
بس وہی کائنڈنیس کی اصل طاقت ہے
لیکن کائنڈنیس بھی کوئی حد ہونی چاہیے نا
ضرور اگر تمہاری مہربانی تمہاری سیلف ریسپیکٹ کو ختم کر دے تو پھر وہ کائنڈنیس نہیں اپنے آپ پر ظلم ہے
یہ بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں
اس لیے کہ لوگ یا تو بہت سخت ہو جاتے ہیں یا بہت نرم درمیانی راستہ کم لوگ چنتے ہیں
تو اصل حکمت بیلنس میں ہے
بالکل دل نرم رکھو لیکن باؤنڈریز مضبوط رکھو
کبھی کسی نے تمہاری کائنڈنیس کا فائدہ اٹھایا
بہت دفا اور ہر دفعہ درد ہوا لیکن میں نے اپنی فطرت نہیں بدلی صرف لوگوں کو پہچانا سکھایا
یہ کیسے ممکن ہوا
میں نے سمجھا کہ اگر کسی اور کی بے رخی میری مہربانی چیز ا مہربانی چین لے تو پھر میری فطرت کا فیصلہ وہ کر رہا ہے میں نہیں
کتنی عجیب بات ہے ہم اکثر دوسروں کی وجہ سے خود بدل جاتے ہیں
اور وہی سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے
اگر کانڈنیس قوت ہے تو پھر سب لوگ اسے کیوں نہیں اپناتے
کیونکہ سختی آسان ہوتی ہے نرمی کے لیے ہمت چاہیے نفرت کرنا آسان ہے محبت نبھانا مشکل
تو پھر اصلی بہادر کون ہے
جو ٹوٹ کر بھی کسی اور کو توڑنے کی کوشش نہ کرے
اور اصلی کمزور
جو اپنی تکلیف کا بوجھ ہر ملنے والی انسار پر ڈال دے
اور سکتا ہے کائنڈنس صرف ایک عادت نہیں ایک کیریکٹر ہے
اور کیریکٹر وہ چیز ہے جو اندھیرے میں بھی انسان کے ساتھ نہیں چھوڑتی
آخری سوال اگر دنیا کبھی کائنڈنس کی قدر ہی نہ کرے تب بھی مہربان رہنا چاہیے
پھول اس لیے خوشبو نہیں دیتا کہ ہر گزرنے والا اس کی تعریف کرے وہ اس لیے خوشبو دیتا ہے کیونکہ اس کی فطرت ہی خوشبو دینا ہے اگر تمہاری کائنڈنیس صرف لوگوں کی روائی پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو وہ سودا ہے لیکن اگر وہ تمہارا کردار کا حصہ ہے تو وہ عبادت جیسا بن جاتی ہے
شاید آج مجھے جواب مل گیا
کیا
کائڈنیس کمزوری نہیں کمزوری یہ ہے کہ ہم دوسروں کی سختی دیکھ کر آ اپنی انسانیت کھو دے
اور جب انسانیت بچ جائے تو ہر ہار بھی ایک جیت بن جاتی ہے
بار بار دھوکہ ملنے کے بعد بھی کائنڈ رہنا چاہیے
ہیلو
کیا بار بار دھوکہ کھانے کے بعد بھی کائنڈ رہنا چاہیے
کل کی بات نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کر دیا لیکن ایک سوال ابھی بھی میرے دل میں ہے اگر ایک ہی انسان بار بار ہماری کائنڈنیس کا فائدہ اٹھائے تو کیا پھر بھی مہربان رہنا چاہیے
اس سوال کا جواب صرف ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا کائنڈنس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر دفعہ اپنی دل زخمی ہونے کے لیے کھول دو
مگر اگر ہم بدل گئے تو کیا ہم بھی ان جیسے نہیں بن جائیں گے
بدلنا اور بگڑنا دونوں الگ چیزیں ہیں زندگی ہمیں عقل دیتی ہے سک جی نہیں اگر دھوکھا تمہیں سمجھدار بنا دے تو یہ چیز ہے اگر وہ تمہیں سنگ دل بنا دے تو یہ ہار ہے
کبھی کبھی لگتا ہے کہ اچھے لوگ ہی سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں
اچھے لوگ تکلیف اس لیے اٹھاتے ہیں کہ وہ اچھے ہوتے ہیں وہ اس لیے تکلیف اٹھاتے ہیں کیون کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ ہر دل ان کے جیسا ہوگا
تو امید رکھنا غلط ہے
ام نہیں لیکن امید کہو کہ کا سمجھنا غلط ہے
میں اکثر لوگوں کو دوسرا موقع دے دیتی ہوں
دوسرا موقع دینا حسن اخلاق ہے مگر ہر بار بنا سیکھا سیکھے تیسرا جو اور پانچواں موقع دینا اپنے دل کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے
اگر کسی نے دل توڑا ہو تو اس کے لیے دل میں نرمی کیسی بچی رہتی ہے
نرمی اس کے لیے رہ نہیں رہ وہ تمہارے لیے رہتی ہے نفرت کا بوجھ اٹھانا سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کا وزن سب سے پہلے کس کی روخ پر لڑے پڑے گا
لیکن کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے
بالکل اور انہیں بدلنا اور انہیں بدلنا تمہاری ذمہ داری بھی نہیں
تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے
اپنے ایک کردار کی حفاظت کرنا دوسروں کی عادتوں کے حساب ان کا ہے
ہاں آج کل لوگ کہتے ہیں بی ٹو کائنڈ اینڈ یو ول بی فارگیٹڈ بی ریوڈ اینڈ پیپل ول ریسپیکٹ یو
ڈر اور عزت کبھی ایک چیز نہیں ہوتے کچھ لوگ تم سے ڈرتے ہوں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری عزت بھی کرتے ہیں
اور اصلی عزت
اصلی عزت وہ ہے جو تمہارے غیر موجودگی میں بھی تمہارے لیے بولی جائے
اگر کائنڈنیس کا صلاح صرف ڈر ہو تو
ہر نیک عمل کا صلاح فورا نہیں ملتا کبھی اس کا اثر تمہاری روح کو مضبوط کرتا ہے کبھی اس کسی اور کی زندگی کا روشن
مطلب کائنڈنیس ہمیشہ سامنے والے کے لیے نہیں ہوتی
نہیں کبھی کائنڈنیس تمہاری اپنی پہچان کو بچانے کے نام ہوتی ہے ایک بات بتاؤ کیا مضبوط انسان روتا بھی ہے
ہاں مضبوط انسان روتا ہے لیکن ٹوٹ کر دوسروں کو توڑتا نہیں وہ آنسوں کو اپنی انسانیت کا ثبوت سمجھتا ہے
چلو میں آپ کو بعد میں فون کرتی ہوں اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہ حافظ